ہیلو
ہیلو
ہاں آواز آ رہی
ہاں آری
ہاں
اور بتاو کچھ نہیں ہم لیٹے تھے نماز ماز پڑھ کے ابھی لیٹے
ہاں ہم بھی جو ہے نہائے دو صبح کام وام کیا نہائے دوئے
ہوں
پھر ارحان اسکول سے آ گئے ہم نے ان سے کیا بئی یا نہا لو جا کر پھر ہمام میں آپ نل بھی ہے غسل کر لو جا کر کے
اچھا
خود ہی نہائے کہنے کہ پانی گرم نہیں تھا ہم نے کہا یے جو گیزر لگانی تو کہاں سے اب بارش ہوئی نا تو پانی خوب ٹھنڈا ٹھنڈا اور ویسے بھی تازہ پانی کھول لیتے ہیں ہاں جیسے ٹنکیاں کی بھرنے کے لیے
ہوں
تو فکر نہائے دھوئے صبح کا اٹھا ہوا تھا تو جو ہے آج جلدی ہی سو گیا ہاں نہا کے آیا ہم نے منہ پہنچا پھر کرتا پائجامہ ان کو پہنا دیا اور جو ہے ان کا ہلکی سی جو نیچے کا پائجاما ہے وہ ہلکا سا لمبا ہے نیچے سے موڑ د ان یہ بالکل ہاتف جی لگتے ہو ہافی جی لوگ جو پینٹ ہے وہ شلوار ہلکی اونچی نہیں کرتے رہے تے ہے ہوں پھر آ کے میرے پاس لیٹے ہم تھوڑی دیر ایسے موبائل دیکھنے لگے پھر سو گیا اب سوئے گا ایک دو گھنٹے وہ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں جوتے چپل اپل نکال رہے ہیں
اچھا
ان کے ساتھ ایک اور ہے یہ جو ہے اکیلے کہاں کتنا کریں گے تو وہ بھی آتے ہیں ساتھ میں ہاں تو کرتے کوئی ہم رکھتے کسی کو کام پہ پیسے تو دینے ہی پڑتے تو ایسے وہ جو ہے ان سے ان کو کام وام آتا بھی ہے سب جوتے چپل کا تو کرتے ہیں ان سے بنوا بھی لیا کریں گے اور میرے ساتھ لگے بھی رہیں گے کہیں جانا ہے کچھ ہے مال اٹھانا رکھنا ہوں یا پھر جیسے کاروبار اتنے بڑے اس پہ ہو جائے کہ جوہے انسان پھر خود نوکر رکھلے ابھی تو اس پہ ہے نہیں چھوٹا چھوٹا سپلائی رہتا ہے بھیجنا رہتا ہے تو وہی جو ہے کہہ لیں کہ ان کو ہی کر لیں دونوں لوگ ساتھ میں کر لیا کریں گا
کل سے تو ایسی بارش ہو رہی ہے
ہاں بہن بہت بارش صبح جو ہے ارحان کے جب اسکول کے ٹائم ہے پھر بوندیں پڑ لی تھی ہلکی ہلکی سی موسم بہت اچھا ہوگیا ایک دم سہانا
ہاں موسم اچھا تھا آ یہ خود ہی دیر سے سے گئے دس بجے ہی نکلے ہیں پانی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا
ہاں صبح ہاں بارش ہو رہی تھی اور ہمیں لگ رہا ہے یہ والی بارش ہر طرف ہو رہی ہے
سب کہی ہو رہی بارش ہاں پھر ابھی نہاے دھوے کپڑ ے دھوے اب یہ ہلکی سی دھوپ نکل آئی ہوا چل رہی ہے
ہاں میرے کپڑے کل سے یہاں پڑے اوپر سے ہلکی ہلکی دھوپ آتیھی ہی ڈال دیتے تھے لیکن وہ بارش میں جیسے نمی ایسی نہیں ہو گئی ایک دم
وہ بھی سوکھے گے بھی نہیں
ہاں اس کے مارے سوکھ نہیں رہے ہے ایسے مشین وشین میں دھو تو وہ سکھالی ہاں یہی کریں گے اب مشین میں ہی سکھا لیں گے اب
پنکھے میں ڈال دینا صحیح ہو جائے گا سوکھ جائے
کل جو ہے کام وام کرا تو یہ ہوتا کی لاؤ نہا دھو لو
ہاں
نہ پھر آج ہم نے کہا تو جمعہ ہی ہے تو آج بھی پھر نہاننے چلے گئے ارہان اسکول سے آئے کہنے لگے گے مجھے آلو والی کھچڑی بنانا کل ہم نے ارہر کی کھچڑی بنائی تھی تحری یہ بھول گیا اب وہ جیسے موبائل میں دیکھتا نہیں ویڈیوز وغیرہ تو اس پہ کھانے کی جو ہے طرح طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو اس میں کہتے مما یہ بنا دو اس میں دیکھو ایسے مسالہ ڈالو ایسے پیاز کاٹو ایسے ایسے کر کے بنا دو یہ بتاتے ہے ہم سے اور ویڈیو والی چیزیں میں اس میں بار بار کی چیزیں جو دکھا ہے اس میں پتا نہیں کیا دکھا
ہاں ان کو انٹرسٹ ہے بھی کھانے پینے میں
ان کو بہت کہی اپنے بڑے پاپا والی قانون ہیں ان کندر نہیں یہاں یہ آپ کو پتا ہے ہم نے یہاں سیوی بنائی تو ہمیں تھوڑی سی سیوئیں بنائی اس میں خوب دودھ اور کھوئے اور ڈالے تو خوب اچھی بنی اچھا وہاں میری ساس بتاتی ہیں کہ ایسے بناو ایسے زیادہ سی سیوی دودھ کویا بھی کم تھا ا تو وہ اتنی قہیرہ جو چاچو کے لیے بھیجی تھی والی ہمیں جو دیجیے سیوی ان کے ساتھ جو دکان پہ لڑکا کام کرتا تھا اس کے لیے بھیجی تھی وہ خوب اچھی بنی تو کہہ رہا ہے والی جو ہے ہم کھائے گے ہم نے کہا دیکھو اتے سے ہیں لیکن کو تمیز بہت ہے ہاں ہم تو بھیا با بچوں کو کھلا دو تو کہاں اتنا جلدی جو ہے ذائقہ پہچان پاتے ہیں
شوقین ہے کھانے پینے میں اور اس کو سمجھ بھی ہے کہ جو ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے
اچھا میرے وہاں یہ نہیں اتتا وہ کرتے ہیں کہ جیسا کھانا بنا بس کھا لیں گے اچھا ہوا تو اچھا کہ دیں گے لیکن جو ان کے بڑے پاپا بہت قانونی کرتے ہو میرے وہا زکی تابش یہ ایسا نہیں ہے یہ سب بھی جو ہے کھانے پینے میں بہت وہ ہیں ویسے ہی یہ بھی پڑ گئے سب قانون باز ہیں ہاں تو ہی جب
اور اس کو بھی جانا ہی نہیں چلیے
بتائیں وہ آئی تھیں چار پانچ دن رکی تھیں
اچھا
پھر چلی گئی تھیں پھر ایک دن آئی تھیں تو آم لے کے آئی تھی بہن آم یہاں بہت مہنگے وہاں کی قیمت میں یہاں کی قیمت میں بہت فرق نہیں تو وہاں سے جو لائی تھی تو وہ کافی سستے تھے یہاں ہم نے اس دن ہم گئے تھے ڈاکٹر کو دکھانے تو ہم نے پوچھا کتنے کا کہنےگئے سو روپئے کا تین کلو تو ہم کہے مما تم میری بہت کم میں لائی تھی
او جن تو ہم سو کے ڈیڑھ کلو بتا رہا تھا تو پچاس روپئے کی لیا تھا ہم نے
تم لیو نا یہاں سے تم علیہ آباد سے لے لو
نہیں تو پھر ہم بتاے یہ کھاتے نہیں زیادہ وہ جونی نو آم ہوتا ہے وہ ہم نے لیا تھا پچاس روپے کا ہم نے کھا لیا آپ جب گھر جائیں گے
ہ ہاں اکیلے میں تو یہ ہوتا نہیں کھا پا لیکن جب اگر آم آم میں تو دو تین لوگ ہوتے
نہیں اس سے پہلے بھی جب گھر گئے تھے تو امی نے دیا تھا وہی لائے تھے پھر ہم نے وہی چار پانچ دن کھایا فریج میں رکھ دیا تو خیر ویسے ٹائٹ ٹائٹ لائے تھے تو خراب بھی نہیں ہوئے تھے پھر ابھی اس دن جب ان کے ساتھ گئے باہر وہی لکھنؤو آم لے آئے تھے اب ابھی جب گھر جائیں گے کسی دن تو
اماں لائی تھیں تو اچھے خاصے لے آئی تھی وہاں جو ہے مم پندرہ روپے بیس روپے میں ملے جارے دس روپے میں بھی ملے جارہے ہیں تو ہم نے جو پھر آگے آ کے پوچھا تو کہنے لگا سو کا دو کلو ہمنے خیر چھوڑو لیا ہی نہیں اور بعد میں جب مما لائی بتایا سستے ہاں تو ہم نے کہا اچھا ہی وہ نہیں لیے تو لاتے لاتے اوپر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا مہنگا لے ائے
پتہ یہ کھاتے نہیں ہیں ہم کتنے لیتے ہیں رات ہم لایا نہیں تھے تھوڑے سے لیا تھا دو تین دن میں ہم نے کھایا ایک ایک دو دو کر کے
نہیں تو اس سے پہلے جب مما ائی تھی تو عام لائی تھی تو ہم اور عفت اتنے ذائقے کے اتنے اچھے آم تھے وہ تو ہم تین لوگ کھانے والے تھے تو ہم لوگوں نے بہت جلدی ختم کر دیا لن ہے یہ میرے وہاں جو ہے سحری کھاتے ہیں وہ بھی بالکل جو ہے جیسے مطلب ہاں ٹائٹ ہو گھلی ہوئی نہ ہو بالکل بھی تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے چھی لیں گے
اور میرے وہاں تو یہ چکتے ہی نہیں ہے کھاتے ہی نہیں ایک دم بھی نہیں کھاتے ہمم نہیں کھاتے پھل بہت کم نہیں کھاتے ہیں بہت سے جو پھل نہیں کھاتے ہیں یہ کیلا کھا لیں گے سیب نہیں کھائیں گے بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے
ہاں ہاں ہاں تو تم اکیلے پڑ جا
اکیلے اب ہے اکیلے یہ سب چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ تو اچھا لگتا ہے کاٹ لو کھاؤ سب لوگ
تو ہم نے جو ہے وہ اب کو ہم اکیلے ہی کھا رہے تو دیکھا اپنی باتیں جب رفت تھی مما تھی تو تینوں لوگ بیٹھے تھ بڑھیا کہیں کہیں آم ک رفت بھی ائی تھی دو تین دن روکی تھی پھر اپپی وہاں چلے گئی وہاں سے جو ہے اپا اگئی ہے وہاں سے بتا رہی تھی کچھ کام ہے کمپیوٹر میں تو وہاں کرنا ہے
تو شتکالکلل چلے جائے گا
طیفور ہمدان کی بھی تو طبیعت خراب ہم لوگ
ہاں وہ جو ہے امی بتانے لگی پرسوں نے فون ہاں ہم نے سوچا تھا فون کریں بعد میں یاد دلایا تو پھر ہم کو یاد آیا امی نے بتایا تھا اس دن ہاں تو کہنے لگی طیفور ہمدان کے چیچک نکلی ہم نےکہا اچھا ہم فون کر لیں گے تو پھر دی حان سے ابھی تم نے یاد دلایا تو یاد ایا ہم تو کسی ٹائم کریں گے نہ پھر بھول جائیں گے
ہم تیفور نے بتائیں پہلے سمجھ نہیں پائے انہیں الگ کہاں اندہوری ہے وہ پہلے تو مہین مہین ہوتی ہے اس کے دو تین دن ایسے نہیں ہاں اس کے بعد اس کے جب بڑھی تو بہت زیادہ مطلب اس کے ہو گئیں
گی یا
ہاں پھر انہوں نے ہمدان کو تو شاید شکر وکر پڑھ کے کھلادی تو ہمدان کی اتنا زور نہیں ہوا تھا
ہاں سب شکر پڑھ کے کھلا دو صحیح ہے
ہم نہائیں گے تو مما نے پڑھ دیا تھا اور جو ارحان کا گنڈا بنا دیا تھا تو ہم لوگ نے شک اور ہم لوگ نےکھالی تھی انوں انہوں نے تو بہت ایک سے ہی کھالی
ہاں کیونکہ بتا ایک بھائی بہن میں ہوتا ہے نا ایک کی نکلتی ہے تو پھر سب کی نکلتی
دوسرے کے بھی ہوتا ہے ہاں میرے بھی ایک بار نکل چکی لیکن میرے ہلکے کی والی نکلی تھی بالکل اب بہت جلدی مطلب ختم بھی ہو گئی تھی
اچھا چھوٹے تھے ہم جب نکلی تھی خسرا تو بڑے تھے جب نکلا تھا میرے میں دونوں چیز نکال چکا
بہت کمزوری ا جاتی لیکن اس میں تیفور کو کل دیکھا تھا بہت زیادہ ہاں بہت دبلا کمزور لگ رہا تھا
ہمم
نہیں کماتی نہ ہو تو کھاپی نہیں پائے نا گلے گلے میں سب طرف تو ہو جاتی ہیں
وہ جو ہے اس میں منع بھی ہوتا ہے نا کچھ چیزیں جو ٹھنڈی نڈی نہیں کھانے والی ہوتی پانی بھی ٹھنڈا بنا ہوتا ہے
ہاں کہے رہی تھی ٹھنڈا پانی نہیں دے رہے بعد میں منگایا تھا فرین لوگ کے وہاں وہ نہیں لگا ہے آر رہ فلٹر والا
اچھا اچھا
ہاں تو وہ پورا صاف رہتا تو کرتی ہوں ابالا تھا ابال کے دے رہی اب پھر ان کے وہاں سے منگایا تھا ان کو دے رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو صحیح ہے اب تو خیر جو ہے نہاوا لیا ہے پوچھا تھا اج کہہ رہی تھیں اب صحیح ہے لیکن وہی ہے ہاں پھر کمزوری آ جاتی تو اتنی جلدی کہاں دھیرے دھیرے کھائے پئیں گے تب جو ہے کمزوری دور ہوگی اتنی جلدی کھانا وہی بتا رہے ہیں آلو کی کھچڑی جی بتا رہے تو ہم نے تحری بنائی ہ ں ہاں اب ان کو اتنا فرق نہیں پتا کہ اس کو کھچڑی کہتے اس کو تحری کہتے ہیں تو جو ہے ہم نے وہ آلو کی وہی تحری بنائی پھر ہم نے کھائی ان کو دی تو کہنے لگا ہمیں آلو آلو لا دو تو ان نے انن کو زیادہ آلو پسند ہے تو ہم نے ان کی طرف زیادہ آلو نکال دینے تو آلو آلو کھا لیا
ماشاللہ بولتا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے
ہاں بہت بولتا ہے پتہ نہیں کون کون سی جو پرانی باتیں نکالا کرتا ہے کیا کر رہی ہو یہ پکایا وہ پکایا یہ پکا دو یہ کھانا ہے اور خاص کر اگر لیٹیں ہونگے لیٹنے میں تو اس کو بہت وہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی کہے گا جو ہے اٹھو مما کھانے دے دو بھوک لگی اور رات میں اچھا بتاؤ پیشاب کرنے اکیلے چلا جاتا ہے دن میں کہیگا چلو ہمیں ڈر لگ رہا خالی اٹھانے کے مارے ہلو
ہاں
اچھا ہمیں لگا آواز چلے گئی دن میں آج اے عظمی سے بات کر رہے تھے تھوڑی دیر میں نے بات ہوئی ان سے اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آواز ہی نہیں آئی اور کٹ گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا
نہیں ہو سکتا وہی موسم وسم خراب ہے نا
ہاں ہاں موسم تو ہے آنا تم کسی دن بھائی کا ادھر کام لگے کسی دن نکل آنا ہم کریں آنا تم کسی دن
ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے کل وہ بارش ہوئی ہے نا تو پانی بھر گیا میری طرف مطلب بہت زیادہ نہیں بھرا ہے تھوڑا بہت بھر گیا ہے پیچھے اور میری طرف بھر گیا
ہاں ارے وہی ہے کہ راستے راستے جب تمہاری طرف کے بن جائیں گے تب صحیح ہو جائے گا ابھی بارش بھر تو دقت رہے گی میری طرف تو آگے پانی بھر جاتا جبک روڈ پوری بنی ہوئی ہے لیکن جہاں جہاں سیور بنا پتا نہیں وہ بھر کیسے جاتا ہے
ہاں پتہ کوئی کال جسے آتی بہت ہوں وہی پتہ ہے یہ مٹی وٹی پڑی روڈ ووڈ بنی نہیں ہے پاس ہو گئی دیکھو بہن کب بنتی ہے
پاس ہو گئی تو بن جائے گی پہلے جہاں پہ ہم آپی کا گھر ہے وہاں پہ تو خوب اچھی اب روڈ بن گئی کہاں کئی سال سے کہاں بنی تھی
ہوں ہم بھی دیکھا نہیں ہوں آپی لوگ بتا رہے گھر جاؤ تو اتنی کم دیر کے ادھر جا ہی نا پا بتا رہی تھی کہتی روڈ نالی والی بن گئی ہے اچھی یہ بتا رہی تھی ہوں چلو ٹھیک ہے پھر ہ
ہاں ہاں ٹھیک اللہ حافظ